ہیلو
وعلیکم
اللام علیکم آری آواز
ہاں آواز آ رہی ہے بولیے
ہ بولیے اور چل رہا ہے بس الحمد للہ کام میں پانی لگا ہے بستر دھو رہی تھی میں
ہاں
ہاں بستر دوئی تھوڑے سے کپڑے تھے ایک راؤنڈ کے وہ بھی دھل دی ہ برتن بچے ہوئے
کام رہتے بابا
ہاں آج تو کام ایسا ہے کہ جمعہ والے دن ختم ہی نہیں ہوتا اور میں نے کیا کری ھی اھی لاسٹ میرا نمبر تھا تب میں نے پانی بھی نہیں بھری تھی
ارے ال ہاں
ہاں کیونکہ پانی بھرا ہوا تھا نا میں نے کچھ اس ٹائم میں نے کپڑا وپڑا نہیں دھوئی تھی
ہاں ہاں
ایسے تھا
ہاں
اور بتائیے آپ کا کیا حال چال گئے سب نماز
ہاں نماز گائے میرے شوہر بھی گئے بچے گئے ابھی ب اچھا چھو بڑا ول ار بھی گیا ہے الی وہ دے بیٹا دو وہ ہاں ہیلولولولو
ایک سیکنڈ ہ
جی جی بولیے نا ہے نا گاڑی ڈر ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہاں آئی آواز
ہاں ہاں آئی نا
ہاںاں بو نہیں ب کیونک مجھے یہ پ جان نا بلکٹ وغیرہ
الی ا ہوود بیٹاود وہ وہ وہ وہ میں بھی بلوٹوت لگ رہی تھی ایک سیکنڈ لگاؤ کیا میں ہاں
بتائی بولیے کام کرتے کرتے تو پھر ہوتا نہیں ہے
ہاں ہاں ایک سیکنڈ رکیے گا آپ ہاں ایک سیکنڈ ہاں
ہچ
ج
ہیلو
جی
ہیلو
ہاں
ہیلو
اللو م
ہاں نہیں نہیں کنیکٹ ہو رہا ہے جان دو بول بولو باکی اور آپ کا کیا چل رہا ہے ہو گیا آپ کے سب کام بھی
ی کمائی رہی ہ ہو تھا ب پانی کا نمبر آ ل گا میرا
اچھا اچھا نہیں میرے تو کام ابھی چالو ہے کام کر رہی ہوں
تمہارا ج جسے بھی کام ہو
کھانا بنانا ہے مجھے میرا چھوٹا والا بچہ ابھی کھیل رہا ہے ابھی وہ تو اتنا روئے گا نا جیت کرے گا اب اس کو آئیے نیند تو ابھی تو دیکھو کیا کرتا وہ اور آپ کی بھابھی آئی تھی گئی
تو میں نے بولی یہ جیسا پالا نہیں
ہیلو آپ کی آواز بہت ا ٹک رہی ہے
ہلو
ہیلو
ہیلو
تھوڑا ہاں ہاں اب آئی دیکھو
نا پانی پینے اور یہ موبائل کیسے ہے نا
ہاں
تولا گ موبائل میں ن نیٹورک تو ایو
اچھا
ہاں تو اور میرا موبائل رہتا ہے نا میں کہیں پر بھی رکھ دوں اور میرے پ سے ممی کے گھر میں بھی جا کے بات کر سکتی ہوں
میرے موبائل کا آج نیٹورک اچھا ہے
ہاں
آئی تھی ممی کا میرا پلان تھا کہ اس کو ٹفن وفن دے دو تو میں نے بولی میں نے دھیے جیسا پکائی نے کھائی پکائی ہم تیس دن کےے چھوٹا بائی ہے اور اور اس کے بچے سے بچے نہیں کھاتے بچوں کو کھلائی تھوڑا سی
اچھا اچھا
ملہ نہیں لوگ کو ویسے بھی ہمگ بولے تھے کہ ہم لوگ سات بجے آٹ بجے جانے والے ہیں بٹ لوگ نو ساڑھے نو بجے گئے میں کہ ایک دم پکاتے بیٹھھی تی پہلے بار گتی کر چکی ہے بار بار نہیں کرک
کا کھانا بنایا جیسے کہ
ہاں نہیں سر میں ابھی اور جو غلطی کر چکیوں وہی تھوڑی دوہراؤں گی انسان ایک ہی بار تو وکر کھاتا ہے اور وکر سے ہی عقل آتی ہے پھر
سحی بات بابا ہاں
بھائی ابھی میں بولی کے ابھی اٹھی ہوں پانی کا نمبر ہے ارے تو وہ بسترنے کا ایسا اسمیل لگ رہی تھی مجھے تو نیندی نہیں آ رہی تھی وہ بانس کی وجہ سے ایسا نا سر میں گھوم رہا تھا
ہاں
لوگ نے کلا کیا کر دیا تھا میرے بھائی لوگ بھی اور یہ لوگ کام سے آتے تھے نا تو گلے پر لے کے وہ بستروں پہ آنا ہو جاتا تھا وہ گلے بستر میں نا الگ ہی پھر مارنے لگ
برابر ہاں
ایک ایک ایک ایک ڈتے لار
ہاں
دوں ہو جائیں گے
نہیں میں تو کل کپڑے لگاؤں گی آج تو نہیں بابا آج تو بہت جمہ رہتا ہے تو کوئی کام نہیں ہوتا پہلے سب نہیں کیا جی س کہ یہ ہو جائے گھر کا ہی کام بہت ہوتا ہے اس کے لیے جمعہ کے دن کام نہیں لگا کام
تا سب کرتے پھر آ کے مھے ابھی کی نماز تو نہیں پڑ پائ گے ڈائریک پھر ابھی اصل میں کروں گی پائ نہیں ہو جائے گا کیونکہ ابھی اور ا پانی کا پیسہ نمب رہا نا ایک بار پھر اگر میرے گھر سے آتا نیچے گیا نا تو پھر نیچے والے کو نا بہت ٹائم ہو جاتا ہے پھر سیدھا پانی جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے
اچھا
وہ پانی والی پریا ہی بولتی ہے مالے پہ آ گا تو صبھرتے کوئی گھر نہیں گھر اپنا گگتا ہے
صحیح بات ہے ہاں ملب کیا کس کا پنچات پلنے کا اپ خود اپنا بھر لو
اپلائی کرنے کا ہاں گھر ہی گ رام رام ملا خھانی ل
ہوں
گ کیک وہانی بری ت نا تو بارش کے کن نا پانی پورا گندا آیا س پھا پانی آ رہا تھا پانی ا وہ پانی کووپر ر کے چوری نہیں کر سکتے
تو اسے میں نے پورا خالی کی میں بولی تی واپی سب خالی کر دوں گی
بر
گی
صحی بات ہے ہاں
وہ تااکی بھی رہ ہے آگے کے نیچے تاقی کی م کھان نا اسر توانی
ہوں برابر ہاں م وہی ابھی مسالہ پیسنا ہے کھانا بگارنا ہے گوشت ابال کے رکھی ہوں
آ
تھوڑا آپ کا بہت آواز دور ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے
اے ہاں یہ بو ایسا ہوتا ہے نا آ کسے کھمل گ نا کپڑے وپڑے تو آواز نہا اپرنے ہوتی
تھوڑا فون وہاں پہ لو نا نزدیک ل رکھو نا فون
ہاں ف کرتی م بس
اچھا اچھا اچھا وہی ابھی بس لیٹ ابھی تو بیٹھی ہوں میں ابھی بگار نہیں جانے کا ہے کھانا
ہاں
اور پہلے چھوٹا والا بچہ سوئے یہ سونے سے پہلے ایک بار مسالہ پیس لے
پچیس سو پچیس سو میں م نا تو کام ہوتا ہے بابادا چھوٹا ے بچوں کو بنے
کنددا کٹنا ہے اب تو بابرے ڈھائی بج گئے دیکھو اتنا جلدی ٹائم جاتا ہے کیا بولوں
ہاں بچوں کے ساتھ سات ہے نپ م کنا چ جی
ہاں وہئی نا
ا
اور بولو
اچھا
گئے آپ کی مممی کام پر
ہاں وہ مگ میں ہی جاتے
چھا
تو با ا چ
ہاں ہیلو
ہاں بوولے
بھائی کام پہ گئے
نہیں بھائی تو نماز گیا تھا آج نہیں ہوتا دو ہی دن جاتا ہے منگل اور سیٹرڈے کو جاتا ہے ا اس کے لیے بھی کوشش چل رہا رہی ہے اللہ بس کامیابی دے سوچے تو اس کے لیے بھی بہت کچھ رکھے بس سوچے لیکن اللہ اس نے اللہ کیوں پڑے ال نے
ا یہ ہیروگ زین اور بولیے